ہیلو
اب
ہیلو ہوں
وعلیکم السلامیاں
وعلیکم السلامیا وعلیکم السلام
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
اور بتائیے کیا ہو رہا کچھ نہ کہا رپٹ ہو گیا رپٹ گیا کھانا پا ہو گیا رپورٹ آ گیا
ہاں رپٹ ہاں رپورٹ لے کے آ گا
ہاں ریپورٹ لے کے آ گا
پانی بہت گر رہا تھا ہو
پانی بہت گر رہا تھا وہ بھیگ جاتا ہے
ہاں
تو
اور ہوتا
ہٹا ہوں
اور بتاؤ
بتاا وہ بولتی ہو بت ہے نہیں ہو
کچھ بھی
اچھا رہ
جی کہ کھیل رہا ہے وہ
کول رہا ہوںوں
ہاں
ہاں
ہوں ہاں ہاں پیس کا اوج کوئی نیا دریا بتاؤ مول میں کام کر نہیں
سرے نہیں ار مول توول میںے کام کر
ہوں
نہ
ار
مال میں کام کریں گے یار
س نہ وہ تو کمپنی سےلے دی
تو پتا ہے نا آن لائن چاہیے کام ان کو
آن لائن کام چاہی
ہاں
آن لائن کام میںل رے
نہ ملتا ہے
ملتا کیا کرون لائن بتاؤ تو ایک آگو کے
بہت کررس
بہت کررا دن رے ج
لیکن
کیک ر تھا
اتنا ہی
ست ل آیاد تھوڑی ہے کوئی نات رہا آن لائن کام مل نہ کرے تو کیا کرتا ہ ہم
بلا لائنس جائ نا
نا
آن لائن کام پتا چل کام اگر کرلو تون لائن پتا چل توھر جا کے کرلو پرسو
نہیں اک ملل رے لچ میں فنس ہوگ فیورور ہوگو یہ سب پر دیول کلک ایک بار ک ہوگلو ایک ر ل ل
ن لائن کام گھر
ہوں
ہوں پتا ہو
کو فائل بن
پر فائل وور نا ڈیلنگ کر متا بڑھیا پی مل ڈالر میں بھی پیمٹ ہوں
ہمرا وہی سب کرنا
ڈولر مکما ہا
ڈالر پاؤنڈ سب ج آ جیس
آجس
ہ ہ ہ اچا تو ف میں د ک کھا رہا ہے ارے
ہاں ر رہے
فلا بول
ہم کچھ لوگوں کو دیکھ پاتے ہیں جو بڑی
گوڑ کےش
گڑ کے ساتھ کھاؤ نا گڑ سو روپئے دو میں کھا لگا تھے اور گا ل لے کے کھائے گا تو شری ڈرے گا
ہنڈریڈ پورے دینا ہے انھیں اری یہ چانلاری بھونجت چل
جدہ ہ پیسے کے دے دیا تھا پچپن روپئے
پچپن روپئے
پچپن روپے کلو آدھا کلو
دیکگ س تو
ایک سےدشتا دس روپے کلو
ابری ایک کلو وہی لے لیں گے ہم کو گڑ لے لیں گے خ س تب کا سیکھنا ہے ابری اے آئی
یہئی
ہ
ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھا د کرن
اورر نیوٹن بھیا کہ مہلا بھیا لےے تھ ساٹھ ہزار کی کورس
ساٹھ ہزار تو کو ڈجٹل مارکیٹ کے ف کا ہو
اک سب چیز سکھت کہ کیسے کا کرنا ہے
ک کر سو کر ک کرم
مطلب پروڈکٹ بنانا ہے کیسے پیسہ کمانا ہے کاپی سب سب ڈیزائنگ وجنگ سب سی کلے
شی بل ت لا ہوم پروڈکٹ پتا میںیک یہی سب سیکھا تھا ایڈیٹنگ وغیرہ سب سیکھا تھا یس میم
ایڈ س چلا ولا سب سیکھا
سب سے
اور کابل س ایپ ایپ وغہ بنا ہوت نا ایپ سائٹ سب سکھتا سٹ
تو سائڈ
بنا لوالا ت ن ہم کیا چتے کوئی کوئی دکان کوئی شاپ والا ہوگا نا بنوانا تو بولنا چار پانچ ہزار میں بنا دیں گے ہاں
ہاں ہ
بڑھیا تھی یار بڑھیا بتیا ت چل
تو کوون ل ل تو کوون ل ل ساٹھ ہزار کا شا نہ ہے گیار
پیس تو رہلا ج ہے شاٹ د شادی بیا تھوڑی چل رہا ہے ہ
سمجھا
چل فیکٹری مج تمار
کون بالب پھینک رہی ہیں
پکلین چلائی
نہ یہ سب چلاؤول رہتی سر بند ہوا نہ چلی جائے
ہاں
بنا گیرا پاس
ہوں
ہاں مما کے کہ بول دماغ بلاتنا ہوتی زیادہ وکا کر ہے چھ مہینہ تیننے مہینہ پورا سیککھاتی وسےچی کل رہا سے تو منٹو بھی نہ چل جاا بھی
ٹھیکات جی مٹو کاا پاؤ
وہ چل کیا
اوکرے پاس پس کر سکھا دی تو
کل کا نا آ تھار
کا کا نل تھا
کام میں کہ ہے
کا ہاں
سکھالا کہیں نا سیککھتا ہو
سیکھلا
نہ نہ ک
ب ال ہوں ج
ا پن لے رہا ہے
بعد
بات نہیں ہے وپس جائ پھر میں نے ٹائم بس چح پڑ باھائی
تین
تو کتنا کے جنم ہوتے
دوو
دو ہزار پانچ اورریجنال
ان پتا جیا
نہیں کیاا مت
تین چلاؤ پڑبا ہے
تنا سترہ اٹھارہ تیس ہو جاتا تھا
بھائی د میںنر گل سےل
ہے
کرن بسل دپ جیسے ن کنا اللہ
کیا ہوگا
اچ
اس س تھوڑی آئے کم پھر ٹریڈنگ کربا
کربا یہ سب کرت رہے ہ پیسہ نہ پابر میں
ریڈن بہت
نا راا بن گ جیسےاا
جیسے کاواے دکھو ہوا لگا